ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک
صب اچھے سے آپ سنا ؤ
کیا
کیا میں نے بولا چائے پی
میں اب بیٹھی کچن دھو کے
آپ کچن دھو رہی تھی
ہاں
اچھا ٹھیک
تمیں پتا ہے میں نے بولا نہ جب پمکن والا لیو ھممم آپ کو پتا ہے پمکن کو کیا ہوا اس کو دال بن گئی
دال بن گئ آپ نیں اسکو زیادہ آ یہ کیا ہوگا
فرائی
ہاں یا پھر زیا ابال لائی ہو
وہ اس کی تو دال بن گئی اسے چھوڑا اب مجھے وہ خود کوہی کھانی ہے میں بیمار تھی نہ
ہلو
میں نے بولا میں بیمار تھی نہ اب مجھے وہ خود کو ہی کھانی تھی
اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں اب چلے گا اپنے ہاتھ سے جو بنایا ہے
ہاں اس میں مزہ اچھا ہے ٹیسٹ اچھا ہے دادی نے بھی کھایا ممی نے بھی کھایا لیکن لگتا ہے نہ مطلب عجیب سا جب خراب ہوتی ہے کوئی سبزی
کوئی سبزی ھمم ھمم
وہی ذرا ایک بات بولو مطلب یہ نہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تنہائی انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے
ایسا ہوتا ہے ہے کوئی کیا میں بتاؤں آپ کو تنہائی اپنے آپ میں نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی بری وہ ایک آئینہ ہوتا ہے جو انسان اس آئینے میں اپنی حقیقت دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے وہ مضبوط بن جاتا ہے اور جو اسے بھاگتا ہے وہ اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے
مطلب تنہائی ہر انسان پر ایک جیسا اثر نہیں کرتا
بالکل ایک ہی تنہائی کسی کو شاعر بنا دیتی ہے کسی کو سوچنے یاب بنا دیے اور کسی کو مایوسی میں دھکیل دیتی ہے فرق تنہائی کا نہیں انسان کے نظریے کا ہوتا ہے
ویسے مجھے ایک بات بتاؤ تم کیا کھا رہی ہو
ممم ممم ممم ممم میں کھا رہی ہوں کیک
پہلے یہ اپنا منہ صاف کرو
صاف کرو ہو گیا
مجھے مجھے نہ کبھی کبھی تنہائی سے ڈر لگتا ہے
لگتا ہے اکثر لوگ تنہائی سے نہیں ڈرتے وہ اپنے خیالات سے ڈرتے ہیں جب آپس آ آس پاس شور ہوتا ہے تو دل کی آواز دب جاتی ہے لیکن جب ہر طرف خاموشی ہو جو انسان اپنی روح کی آواز سننے لگتا ہے
شاید اس لیے لوگ ہر وقت فون سوشل میڈیا یا بیتنے میں رہنے پسند کرتے ہیں
کر تے ہیں ہاں کیونکہ خاموشی ان ان سے وہ سوال پوچھتی ہے جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے
کیا ہر مضبوط انسان نے تنہائی دیکھی ہوتی ہے
اکثر ہاں کیونکہ جب سا سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑھتا ہے اور وہی لمحہ اس کے اصلی تا طاقت پیدا کرتا ہے
لیکن تنہائی بہت ڈر دیتی ہے ڈرا دیتی ہے
ہاں درد دیتی ہے مگر ہر درد برباد نہیں کرتا کچھ درد انسان کے اندر وہ ہمت پیدا کرتے ہیں جو آرام کبھی نہ نہیں دے سکتا
اگر کسی کے پاس بات کرنے والا ہی نہ ہو تو
پھر وہ اپنے رب سے بات کرے اپنی ڈائری سے بات کرے یا اپنے زمیر سے ہر بات دنیا کے بتانے بتانا ضروری نہیں ہوتا
کیا تنہائی اور اکیلاپن ایک ہی چیز ہے
ہاں اور اکیلا پن ایک ہی چیز ہے ا نہیں تنہائی کبھی کبھی انسان خود چنتا ہے اپنے آپ کو سمجھ سکے اکیلاپن وہ احساس ہے
یہ بات تو میں نے کبھی اس نظریے سے سوچا ہی نہیں
سوچا ہی نہیں زندگی کی سب سے بڑی گفتگو اکثر خاموشی میں ہوتی ہے اور سب سے گہری دوست کبھی کبھی انسان کی اپنی آپ سے ہوتی ہے
تو کیا تنہائی سے باگنا نہیں چاہیے
کیا
میں نے بولا تنہائی سے بھاگنا نہیں چاہیے
ہر بار نہیں کبھی کبھی تنہائی سے بھگنے کے بجائے اس کا ساتھ بیٹھنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ تمھیں تمہارے بارے میں وہ سب بتا دے جو دنیا کبھی نہیں بتا سکتی
اور اگر تنہائی بہت لمبی ہو گئی تو
ہوگئی تو تو پھر اسے قید مت بناؤ اسے ایک مدرسہ بنا دو کچھ نیا سیکھو کتنا کتابیں پڑھو عبادت کرو کسی کی مدد کرو اپنی صلاحیت کو نکھارو ورنہ تنہائی دھیرے دھیرے بوجھ بن جاتی ہے
امم مجھے ایک بات بتاؤ آج لگتا ہے تنہائی دشمن کام اور اس استاد زیادہ ہے
بالکل اگر تم اس سے سمجھو سمجھ لو تو تنہائی تمہیں توڑتی نہیں تراشتی نہیں اور یاد رکھنا جو انسان اپنی تنہائی ہمیں خود کے ساتھ بن جاتا ہے وہ بھیڑ میں بھی اپنی پہچان کبھی نہیں
ہیلو
ہمم
کیا کہہ رہی تھی
میں نے بس بولا میں کیا اگر تم اس سے سمجھ لو تو تنہائی تمھیں توڑتی نہیں تراشتی نہیں اور یاد رکھنا جو انسان اپنی تنہائی میں خود کے ساتھ ا ساتھی بن جاتا ہے وہ بھیڑ میں اپنی پہچان کبھی نہیں کھوتا
ٹھیک ایک بات پوچھو
ہوں ضرور دل میں جو بھی ہے سوال کہہ دو
کبھی کبھی لگتا ہے کہ تنہائی انسان کو مضبوط نہیں پتھر بنا دیتی ہے پھر وہ نٹ کسی سے محبت کر پاتا ہے اور نہ کسی پر بھروسہ
بھروسہ یہ تنہائی کا اثر نہیں ہوتا یہ ان زخموں کا اثر ہوتا ہے جو تنہائی کے دوران بھرنے کے بجائے اندر ہی اندر گہرے ہوتے رہے ہیں
تو پھر فرق کیسے سمجھ جائے سمجھ آئی کہ تنہائی ہمیں بنا رہی ہے یا مٹا را رہی ہے
بہت آسان ہے اگر تنہائی کی بات تمہارے اندر صبر سمجھ اور نرمی بڑھ رہی ہو تو وہ تمہیں بنا رہی ہے اور اگر غصہ نفرت اور مایوسی بڑھ رہی ہو تو وہ تمہیں اندر سے کھا رہی ہے
لیکن انسان کو کیسے پتا چلے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے
جب تم ہر شخص کو دشمن سمجھنے لگو جب ہر نئے رشتے سے ڈر لگنے لگو اور جب تم اپنی مسکراہٹ بھی جھوٹی محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ دل کو صرف تنہائی نہیں مرہم کی بھی ضرورت ہے
مرہم کس چیز کا نام ہے
کی نام ہے
ہوں
کبھی کسی سچے دوست کی بات کبھی ماں کی دعا کبھی اس بزرگ کی نصیحت اور سب سے بڑا گر رب سے جڑا رہنا کچھ مرحم الفاظ ہوتے ہیں اور کچھ صرف خاموش دعائیں
کیا ہر انسان کو تنہائی کے ایک دور دیکھنا پڑتا ہے
اکثر ہاں زندگی کا ہر کسی کو ایک ایسا موڈ ضرور دکھا دکھاتی ہے جہاں کچھ دیر کے لیے صرف وہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے وہی لمحے انسان کی اصل پہچانکتا ہے
اور اگر اس وقت کوئی ساتھ نہ دے پھر پھر کون ک دروازے کھل جاتے ہیں
ہ پھر یاد رکھ رہا ہر دروازہ بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستے ختم ہو گئے کبھی کبھی رب انسان کو لوگوں سے دور اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو اور قریب ہو جائے
کیا تنہائی میں رو لینا کمزوری ہوتی ہے
آنسو کمزوری نہیں ہوتے کبھی کبھی وہ دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں کمزوری تب ہو ہوتی جب انسان درد کو سچ مان کر امید چھوڑ دے
آپ ہمیشہ اطمینان سے بات کرتی ہیں کیا آپ نے بھی تنہائی دیکھی ہے
ہر وہ شخص جو دوسروں کو ہمت دیتا ہے اکثر اپنی زندگی میں تنہائی یہ کے لمحوں سے گزرتا ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں اور اپ نے درد کو سکھایا ہے شکایت بنا لیتے ہیں اور کچھ اسی درد کو حکمت بنا دیتے ہیں
تو اصل مضبوطی کیا ہے
کیا ہے اصل مضبوطی یہ نہیں کہ تم کبھی نہ گرو اصل مضبوط یہ ہے کہ ہر بار گر کر اپنے اندر کی روشنی کو بجھنے نہ دو
آج مجھے لگ رہا ہے تنہائی سے ڈراما نے چاہیے اسے سمجھنا چاہیے
بالکل تنہائی ایک ا اطم اطمینان بھی ہے اور ایک تحفہ بھی جو اسے صرف سزا سمجھتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو اسے اپنی اصلاح کا موقع سمجھتا ہے اور نیا انسان بن کر نکلتا ہے
تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہوگا تنہائی انسان کو مضبوط تباہ بنا د تب بنا دیتی ہے جب وہ اس میں اپنی امید اپنے ایمان اور اپنے مقصد زندہ رکھتا ہے
بالکل یاد رکھنا بھیڑ تمہیں مشہور بنا سکتی ہے لیکن تنہائی ہی تمہیں تمہاری اصل پہچان سے ملواتی ہے اور جو ان انسان اپنی تنہائی میں خود کو پا لیتا ہے دنیا کی کوئی بھرد
چلو اج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھ نہ کو ملا شکریہ آپ نے اتنے اطمینان سے بات کی
ہاں یار آپ نے بھی میری اتنی باتیں سنی مجھے بھی آپ سے سے بات کر کے ہر بار اچھا لگتا ہے
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ